ہلو
ہوں پھر کیا کہنی تھی آپ ان کو باہر رکھیں گے
ہاں میں نے کہا کہ تاکہ وہ بھی دیکھے وہ بھی رہے وہاں ساس سسر کے ساتھ
جی
اور وہ بھی دیکھے گی وہ بھی وہ بہو کیسی ہے
یہ بھی صحیح ہے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے نے کیا کمال کیا ہوا ہے ہ ج
تی بات ہے
اچھا مجھے نہیں سمجھنا تھا کیوں ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اپنے شوکن کو
کیا ایکسپٹ نہیں کرتے
مطلب ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑکیا اپنی شوکن کو کیوں ایکسپٹ نہیں کرتی
نہیں جتی ہے نہیں کر سکتی ہے وہ
کیوں مطلب ایسا کوئی ریزن تو نہیں ہونا چاہے پہلے تو ہوتا تھا پہلے تو ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں
نہیں اب نہیں ہوتا ہے اور یہ تو بس یہ تو بس یہ تو بس بولنے میں آتا ہے میں بولتی ہوں ان کو ہاں کر یہ وہ یہ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا یہ تو بس ہم منہ سے بول دیتے ہیں اصل میں اگر ایسا ہوا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا
کیا مسئلہ ہوے گا جیس
نہیں مطلب اگر ان کو وہی کرنا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں
کیوں چھوڑ دیں آپ بھی رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں مطلب اور اور لوگ ہیں
ایسا نہیں ہو سکتا
پھر کیوں نہیں ہو سکتا وہی تو ہم کو جاننا ہیں نا کیونکہ ہم کو لگتا ہے اس سے تو اور آسانی ہو جائے گی کہ مطلب لوگوں جیسے کہتے ہیں نا ورک لوڈ ڈیوائڈ ہو جائے گا اور فیملی اور بڑی ہو جائے گی
نہیں نہیں اس کے اس کے لیے اس اس کے لیے ایک میڈ رکھیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے
اور اگر میٹ اچھی ہوئی میٹ سے جو ہے افیئر ہو گیا پھر
پتا نہیں اب کیا کیا سوچتے ہو کہاں کہاں تک پہنچ
نہیں نہیں میں نے میں نے اسے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا جیسے اب کیا بتاؤ میری ایک پرابلم میں آرٹیکلس بھی پڑھتا ہوں اسسے کہتے ہیں نا کہ یہ کرنٹ افیئرس
ہاں
انٹرنیشنل جو ریلیشن ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس چونکہ میرا سبجیکٹ لاء سے ریلیٹڈ رہا ہے تو پٹیکل سائنس مجھے پڑھنا ود تھا تو میں نے ایسے کئی سارےس دیکھ ہیں بڑے بڑے جو مطلب کہ پیسے والے لوگ یا آفیشیلس جو ہوتے تھے ان کے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کہ ان کی بیوی ہوتی تھی لیکن پھر ان کا میڈ کے ساتھ
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو ہوتا ہے میں نے تو بس یہ دیکھ چاہے وہ ریلس وغیرہ پہ اور کچھ سیریل
نہیں ریل سیریل تو ٹھیک ہے لیکن میں نے مطلب ریئل ریئل یہ کرنٹ افیئرس میں جو ریئل ہوتا ہے نا اس
نہیں ہوتا ہے یہاں پر تو ایک مسئلہ ہو گیا یہ نا ہمارے یہاں ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکی کی کی شادی ہوئی تھی مطلب ایک لڑکا تھا یہاں اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس نے کیا کام کیا اس نے پتا نہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کی اس کے تین بچے تھے وہ اس کو تین بچے لے کے گھر آ گیا ہاں اور کیا
وہی سیما حیدرولہ کیس کیا
ہاں بالکل آبھی دیکھتے ہیں بس یہاں
نہیں میں نے نیوز نہیں پڑھا تھا اس کو اس وقت ہمارا اس وقت ہمارا آئی آر چل رہا تھا مطلب انٹرنیشن ریلیشن
میری میری سانس تو میری سانس تو بہت دیکھتی ہے وہ سیما ہے ایدھر کا وہ
اچھا نہیں تو اسی ٹائم میں نے پڑھا تھا لیکن آپ نے تین ہی بتایا اس کے چار بچے تھے
تم سیما کے
ہاں سنما کے
ہاں دیکو اور وہ بھی کیسے اچھے پیر
ہاںاں کوئی پرابلم نہیں اور پھر لڑکا بھی کم آ رہا ہے جنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ہ تو ہاں اس وقت ہمارا آئی آر چل رہا تھا تو اس میں یہ انٹرنیشنل ریلیشن پڑاتے ہیں نا تو اس میں پھر ہمارے ساتھ سر یہ سنانے لگے کہ ایسا ہوا ہے ابھی فی الحال میں تو تبھی میں نے سنا تھا یہ
نہیں ہاں ہوا ہے سچ میں وہ تو میں بھی دیکھتی ہوں
نہیں تو پھر میں مجھے لگا کہ اگر سر بتا رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا لیکن میں نے اس کے بارے میں پھر بہت زیادہ تلاش نہیں کیا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو وہی جب یہ ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں نا تو مجھے لگتا پھر اس سے آسان تو اسلام ہی کہتا ہے کہ شادی کر لو کم سے کم یہ عزت عزت تو باقی رہے گی من تو نہیں کالا ہوگا پھر گناہ سے بج جاؤگے
لیکن آج ہاں آج کل ویسا تو آج کل ویسا تو کوئی نہیں کرتا ہاں صح میں یہ بات تو آپ کی صحی ہے گناہ کی طرح ہر کوئی جاتا ہے لیکن یہ طریقہ کوئی نہیں اپناتا
اب جیسے فار ایگزامپل ہم اپنی ہی بات کر لیں جیسے ا گر مان لیجیے آپ ہماری بیوی بہت اچھی ہماری شادی ہو گئی اگر اس نے دوسرے نکاح کے لیے نہیں مانا اور پھر میرا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا ریشن
ہاں ہاں ہاں وہ بات تو صحی ہے
پر مطلب گنا بھی ہے اور دوسر چیز اس میں عزت بھی جانا ہے ہ اور پھر اس کے ساتھ بھی جس اس کے ساتھ ریلیشن اس کے سھ بھی دھوکا ہو رہا ہے میرری بیوی کے ساتھ بھی دھوکا ہو رہا ہے پھر یہ تو غلط ہے نا
تو صحی ہے
یہ چیز پتہ نہیں کی ان لوگوں کوچ سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس سے بہت ایگری کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ایک مطلب بڑے مولانا ہیں ملی صاحب ہیں وہ پھول پور کے وہ ہیں شاہی امام بھی ہیں
اچھا
ان کے بارے میں ابھی میں نے دو سال پہلے سنا تھا انہوں نے دوسرا نکا کیا ہے اور ان کی ایج جب ہے سیون سکسٹی فائیو ہوگی ان کی ایج
پلی
تو انہوں نے دوسرا دوسرا نکاح کیا اور جس لڑکے سے کیا ہے وہ بالکل گ ہے سم تھنگ ٹ ٹونٹی ون ایئرس کی تو ہاں تو مجھے مطلب سننے میں آیا حقیقت تو مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن مجھے سننے میں آیا تھا تو لوگ چونکہ جیسے ہم جاتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں اب ہم بھی پڑھے لکھ ہیں ان سے ہمارا تعلق بھی ہے وہ عال ہے ہم حافظ ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ نہیں کیا یہ تو مجھے معلوم لیکن اگر کیا تو کیا غلط کیا ہے
اچھا
ہم تو بالکل اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کو دیوار پہ مار دینا چاہیے کیونکہ لوگوں کی سوچ بالکل خراب ہے ایک انسان گنااہ ے اس سے اچھا حال طرف جائے پھر وہ جس کے ساتھ کیا ہے اس کا نام نفقہ اٹھائے گا اس کے کو ووراثت بھی حصہ ملےا پھر کیا کہتے ایک اور فیملی کو پورا سپورٹ مل جائے گا تو ہم کو تو یہی لگتا کہ یہ لوگ صحیح چیز کو پرموٹ نہیں کرتے اس لیے لوگ غلط طریقے پہ جاتے ہیں
ہاں ہاں بالکل صحی
ج میں نے پڑھا ہے کرنٹ افیئرس میں ابھی مطلب ایک ڈیٹا ہے انڈیا کے اندر
یک ہے
نان مسلم میں ففٹی سکس پرسینٹ چھپن پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جن کی مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہوں گے یا تو کیا کہتے ہیں گرل فرینڈ ہ گی یا ان کا کسیز میں کسی افیئر ہوگا یہ ڈیٹ ا ہندوؤں میں ہے مسلمانوں کو ڈیٹا تو آتا ہی نہیں کیونکہ مسلمان جاب میں نہیں ہے تو ان کی ریسلچ نہیں ہو پاتی
ہاں ہاں بالکل
لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کیونکہ میں نے اپنے یہاں آس پاس میں کچھ ایسے قصے سنے ہوئے ہیں ابھی ہمارے یہاں ایک آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہوگا چوری ہونے کا بہت زیادہ وہ چل رہا تھا نیوز میں تھا کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں اور جو چور جاتے ہیں گھر میں وہ سب کو مرڈر کر دینے سے
ہاں ہاں ہاں ہاں آتے ہیں
تو یہ ابھی ہمارے یہاں دو مہینے دو نہیں چھ مہینے پہلے ٹھنڈی میں پچھلے سال بہت زیادہ ہوا تھا اتنا ہوا تھا کہ ہم لوگ ڈر گئے تھ پوری فیملی ہماری رات کو سوتی نہیں تھی ہم لوگ جاگتے رہتے تھے کیکہ ہمارا گھر بھی سے پلیڈ نہیں ہے نا اوپر کھلا ہوا ہے اوپر بنا نہیں ہے تو وہ لکڑی کا دروازہ لگا ہوا ہے جوکہ جو نیوز میں کئی جگہ ایسا ہوا دیوار توڑ دیے اور گھر میں سب
ہاں گھر میں سب کو ہاں ہاں
ٹوٹر کی وہ سے ہم لوگ سو نہیں پاتے پھر اسی میں پتہ چلا کہ کی ایک لڑکی تھی جس کے دو بچے تھے اس کا ہسبینڈ وہ پولیس میں تھے تو وہ دوسری جگہ پہ پوسٹڈ تھا کان پور جہاں کے انکل ہے نا وہاں پوسٹیڈ تھا
اچھا
اس نے کیا کیا اس کا افیئر ہو گیا اپنے ہی ریلیشن کے کسی لڑکے کے ساتھ بالکل جنگ تھا وہ بیس سال کا اور جو لڑکی تھی وہ شاید پینتیس سال یا تیس سال کی تھی مجھے یاد نہیں ہے تو اس نے کیا کہ ایک کہ جس سے افیئر ہوا تھا اس کو بلا کے اپنا سارا زیور جو اس کے جلی تھیں اور جو گھر میں کیش تھا سب اس کو دے دیا اور ہاں اس کو دنے کے بعد اس کو گھر سے ہٹا دیا اور اس نے شور مچا دیا رات کو کیونک میرے گھر میں چور تھے میرے بچوں کے گلے پہ چاقو رکھ کے اور کیا کہتے ہیں میرا گھر لوٹ لے گئے
اچھا
لیکن اس کا ہسبینڈ پولیس میں تھا تو اس نے کچھ دماغ لگایا اس نے اپنے بیوی کے فون کو اس پہ کیا کہتے سروانس لگا دیا
اچھا
اس کی بیوی جس دن یہ چوری ہوئی اس کے اگلے دن ہی اپنے مطلب کہ اس سے بوائے فرینڈ سے پلانینگ کر رہے تے کہ ہم کیسے بھاگیں گے یہاں سے تو وہ آ گیا پھر اس کپ کرڑ لیے گیا
ہاں ایسا تو ہوتا ہے ایسا تو میں نے دیکھا ہے مطلب ایسے ہی نا موویز وغیرہ میں
ہاں یہ یہ ریئل میرے مح محے کے بع مطلب ہمارا محلے نہیں ہمارے بغل میں ایک محلہ بیر قضی وہ وہاں کی بات ہے بلکہ بلکہ اس جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا اس کے مطلب لڑکی کے جو بھائی ہیں
ہوں ہوں
باقی بہت اچھے تعلق ہیں ا بس بہت اچھا ان کا فرینڈ شپ ہے
اچھا
وہ بچارے مطلب جب سے اس کی بہن نے یہ کام کیا وہ شرم کی وجہ سے ابا سے ملتا
ہاں ہاں پھر تو ہوتا ہی ہے
تو میں نے دیکھا میں نے کہا اگر یہی سب پرابلم ہے تو انسان کو پھر آپشن دے دینا چاہیے اتنا اتنا مطلب کہ اس کو کہتے ہیں ٹف نہیں بنانا
ہاں ہاں
ابھی جو ہوا بتائیے پوری فیملی کی پورے خاندان کی عزت چلی گئی
ہاں ہاں
پولیس میں کیس ہو گیا
ہاں اگر ویسے کرتے تو ویسے تو عزت بھی رہتی اور ہاں ہاں غلط نہیں کیا ہاں وہ بھی صحیح ہے
تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو جو ہے اپنے معاشرے میں اپنے کلچر میں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ کام کرنا چاہیے
آ ہ
اب میں نے یہاں پہ ایک آفس ہے آفس مطلب کوچنگ ہوتی ہے نا کوچنگ
ہاں ہاں کوچنگ سینٹر
انہیں کا آفس ہے تو ہم جب کالج جاتے تھے ریگولر تو اس کوچنگ میں کوچنگ کے جو آفس تھا اس میں میرا ایک فرینڈ پارٹ ٹائم کرتا تھا پارٹ ٹائم جاب تو ہم اس کے پاس جاتے تھے کبھی کبھی ملنے تو اس کا آفس میں تین چ چار لڑکیوں ساتھ افر ایک ساتھ تھا
اچھا یہ بہت کام ہے
توم مجھے مطلب میں نے اس سے پوچھا کئی بار پوچھا میں نے کہا یار تم کو یہ اچھا مطلب غلط نہیں لگتا کہ کتنا گھنونا کام ہے پہلی بار تو افیئر میں ویسے بھی ہونا غلط ہے دوسری چیز تو میں ایک سات تین چار گٹ ڈیٹ کر لے
ہ اسا میں کر میں آپ کو واپس کو